ہاں آپ ٹھیک ہوں ہاں اور بتاؤ آپ کو پلانٹس پسند ہے
ہاں ہاں مجھے بہت پسند ہے پلانٹس لیکن مجھے جگہ ہی نہیں ہے گھر میں کہاں ر میرے گھر میں بچے ہے نا
اب تو گھر میں گھر کے وہ یہ اوپر والے سائڈ سے رکھ سکتے ہو وہاں کہاں بچے آئیں گے
لیکن ادھر میں ان کو پہنچ پانی ڈالتی ہوں نا پھر نیچےجہ چلا جاتا ہے پانی
مجھے بھی ایسیے ایسی ہی پرابلم ہوتی ہے لیکن پھر میری ماں میری کٹائی کرتی ہے وہ بولتی ہ سیدھا جانا یہ کیا گند اٹھائی وہ یہ مجھے اوپر جا کر سرف ایکسل لینا پڑتا اور پھر میں صفائی کرتی رہتی ہوں
نہیں تم ایک کام کرنا ان کے نیچے رکھنا آلود وغیرہ پونر دیوگی نا واپس رسیول پانی ڈینکا کرنا
ان کو مجھے ہے نا اپنی مجھے سارے پوٹس کو اپنی فلاور ٹائی ہے نا ساتھ لیکن جو مجھے انڈور پلانٹس ہے نا ان کو مجھے نہیں ہے ان کو اب میں نے ڈور مٹ رکھا ہے نا
ہوں ان کی ہ ان کے نیچے رکھنا پولی تھیں
ٹھیک ہے پھر اسی پانی بچ جائے گا
ہاں نیچے سے اس کو چھید کیا تھا پوٹس کو
ہاں ہاں پوٹس کو آلریڈی اپنا ہی چھید ہے یہ میں نے لائے تھے نا وہیں سے ان کو آلریڈی چھید تھا
چھید تھا ان کو اچھا ٹھیک ہے اور اس فلور کا نام کیا ہے
ایک تو میرے پاس سنیک پلانٹ ہے
اچھا
اور میرے پاس ربر پلانٹ ہے
اچھا
اور میرے پاس ایلو ویرا ہے ان کی مجھے نام نہیں پتہ ہے
اچھا ٹھیک ہے کتنےمیں لاے یہ
ربرٹ پلانٹ میں نےتو ٹو ففٹی میں لایا ہے جو دوسرا وہ پرپل پلانٹ ہے وہ میں نے لایا ہے ٹو ہنڈریڈ میں پوٹ کے ساتھ اور جو اسنیک پلانٹ ہے وہ میں نے تھری ہنڈریڈ میں لایا ہے اور ایلو ویرا میں نے دو دو سو میں لائے تھے دو لیکن وہ جل گئے تھے پھر میں نے ویٹ کیا میں نے سوچا میں دیکھتی ہوں کیا ہوگا پھر وہ اچھے سے گرو ہوا ہے
اچھا مجھے اوپر والا واش روم ہے نا
ہاں
اس کو ٹھیک کیا
اب نہیں وہ ہم کریں گے اپنے شادی پہ اس میں ہے اس میں ایک دو نل ہے ہاں وہاں پانی ہوتا ہے بس ٹھیک آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں شکر الحمد للہ اور بتاو ا ہ کلر ولر کیا پینٹ کیا
ہاں ہم نے کیا ہے نا وہ وائٹ پینٹ ہم نے سارے گھر کو کیا ہے اب ہے نہ گھر پہ شا دی ہم نے پرانے گھر کو اتنا اچھا کلر کیا
اچھا پھر میں دیکھوں گی میں کال آؤں گی نا پھر میں دیکھوں گی وہ کلر
ہاں اب آنا کتنا مزہ آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ میںری پلانٹس بھی دیکھنا
اچھا ٹھیک ہے اور بتاؤ
بس دعا آپ کی آپ کو آگے بڑھنا بڑھنا ہے
کتنے سوٹ سچ بولنا
میں نے چار نئے لائے اور چار مجھے سلوا کے ہیں
اچھا ٹھیک ہے
اور ابھی میں لاؤں گی اور
پھر سات دن سات سوٹ لگانا ایک کتنا لگاؤ گی
ایک ہی دن میں لگاؤں گی
اچھا مجھے بتا جو تمہارا ہال ہے نا
ہاں اس کا میرور ٹوٹا ہوا ہے نا ہاں ہمیں پتا ہے یہ ہوا یہ ٹوٹا نیچرل ڈیزاسٹر ہو
اچا ٹھیک ہے مجھے لگا
یہ میں پاگل لگتی ہوں
نہیں
پھر آپ کو کیا لگتا ہے جو گھر میرے نام پہ ہوگا وہی میں توڑوں گی
مجھے لگا تمہیں پسند نہیں آیا ہوگا میرر پھر توڑ دیا ہوگا
ارے مجھے میری ماں کمر توڑ دیتی اسی ٹائم
اچھا ٹھیک ہے اور بتاؤ
بس ٹھیک آپ بتاؤ آپ کیا بیٹھی رہتی ہوتی ہو گھر پہ فے آپ کام نیکری
نہیں میں نہیں کرتی ہو كام میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں
نوکری ووکری کرو کچھ آپ کی فوفری بہن کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے
ہاں کرو دعا تو مل جائے گی نوکری بھی
پھر اس کو کتنی پرسینٹ ہوگی
میں دوں گی دس پرسنٹ
کیا ہے بولتی ہو آپ جتنا کنجوس تو ملک میں کوئی نہیں ہے پاکستان کا نواز شریف بھی اتنا منجوس نہیں ہے
بولو یہ دس ہزار کا دس پرسینٹ کتنا ہوا
ا ساس ہوا وہ ہاں ایک ہزار ہاں ایک ہزار اب اتنی کنجوس تو آپ تو ایک سو نہیں دو گے نہیں مجھے م مجھے متس تھی بچپن میں میں بچپن متھ پڑھتی تھی
اچھا ٹھیک ہے اچا ہ
منانی ہال میں پڑھتی تھی میتھ پھر مجھے اتنے تھپڑ پڑھتے تھے وہاں
اچھا تبھی سیکھ خا ہے
تبھی میں نے پھر میتھ نہیں لیا کیونکہ مجھے آیا ہی نہیں
اچھا
ہاں
اچھا ٹھیک ہے
آپ آؤ گی کل ہمارے ساتھ پکنک ہمیں جانا ہے مانسبل آف کل ادھر آنا پھر ہم مانسبل بل جائیں گے پھر ہم فوٹو کھینچیں گے ہاں میں لے جاؤں گی آپ کو
ہے گاندربل سائڈ میں
ارے کیا ہو گیا آپ کو مانسبل ادھر ہے بانڈی نہیں
آپ کو کہاں جانا ہے کل بانڈی پورہ
نہیں ہمیں صفر پورا جانا ہے
وہاں نہ وہ پورسا ہے نا سب کو پورشید
ہاں پتہ نہیں مجھے کہاں پتہ ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ صفح پور ہم جاتے ہیں ہاں پھر صفا پورہ کے آگے بانڈی پورہ ہے
سفا پورہ آتا ہے گاندربل ڈسٹک کے کے ساتھ
ہاں یس
پہلے آتا ہے مانی پورا اور اس کے بعد آتا ہے صفا پورا پھر گاندربل
ہاں وہی وہی وہی یس یس
گاندربل کے ساتھ ہی آتا ہے
اچھا مجھے کہاں پتاہ ہے میں نے مجھے جیوگرافی کا کچھ نہیں پتا ہے ارے آپ ڈسٹرک کا بولتی ہو مجھے تو تحصیل نہیں پتہ ہوتے
پھر کیا تم ڈسٹرک کورٹ میں کرتے ہو جب ڈسٹرکٹ کا نہیں پتا
میں کہماں کچھ کرتی ہوں میں تو وہاں لوگوں کو تاڑنے جاتی ہوں
اچھا دس ملتے ہیں
ہاں سر کو توڑنے کے مجھے دس ہزار ملتے سر مجھے توڑتا اور میں سر تو پھر وہ مجھے اسی کے پیسے دیتا ہے
اچھا پھر دس ہزار اسی کے دیتا ہے
ہاں ہاں مجھے بولتا ہے تمہارا سامنے ہونا ہی کافی ہے
اوو او پھر تو اچھی بات ہے
ہ اور آپ بتاؤ سوتی کس ٹائم ہو آپ
میں دس بجے سو جاتی ہوں
آپ کو پتا ہے آپ کے سائڈ میں بلینکٹس رکھی ہوئی ہوگی جب آپ یہاں آؤ گی نا وہاں سے ایک بلینکٹ لے آنا بلینکٹ نا جو رات کو سونے کے لیے
اس پے تو
نہیں جب آپ جب آپ لائٹ آن کرو گی نہا شیٹ کے اوپر ہی بلینکٹ ہوگی
بلینکٹ لی میں دونے
ہاں جی
نہیں نہیں اس نے نہیں لی ہے ادھر ہی ہے نہیں مجھے لگتا ہے بلینکٹ بھی وہی ہے کوئی بات نہیں نہیں میں پھر خود ڈونڈوں گی
اچھا ٹھیک ہے میں آ جاؤں پھر
ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ میں بلینکٹ ڈھونڈتی ہوں
جو دھنوں
چلو ٹھیک ہے بیٹھو اور
میں میں تھک گئی
باتیں کر کر کیا تھک گئی
ہ ہاں میں تمہارے ساتھ پہلی دفعہ اتنی باتے کی ہے
ہاں کیسا مزہ آیا ایکسپیرینس بتاؤ
بہت ہی اچھا
دیکھا میں آج
ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ہم سو جاتے ہیں ہاں اب تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے
اوکے کج ر جانا ہے
ٹھیک ہے آپ جا ادھر میں نیچے جاتی ہوں کہاں
یہاں یہاں کچھ ہے پانی ب تو چپل بھی نہیں نیچے جاؤ رکو آنے دو کہاں گئی آانی دو اس کو پہلے
میں نیچے ہوں میں نہیں میں بہار بہار نکلی جی
کیوں وہی میں نیچے بھائی بول رہی ہوں ہاں واش روم
خود میں تو باہر ہوں گھر کی بات گھر کے باہر
اچھا ٹھیک ہے پھر بھی جاموں آپ
جی جی آپ جاؤ
نیچے جاتے واشروم
ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں فون ہاں
اوکے
اوکے بائے گڈ نائٹ